السلم و ععلیکم السلام بھائی جان آپ بس میں بڑھیا آپ سنائی بس دوستوں کی بھائیوں کی بہنوں کی ماؤں کی باپوں کی سب کی دعا ہونی چاہیے استاد کی دعا ہونی چاہیے اولیا کر راہوں کی دعا ہونی چاہیے مسجد کیی امام کی دعا ہونی چاہیے بات تو ہے سب سب
جی جی بہترین بہترین
سب جی بالکل بالکل بالکل سبھی ہاں سب بھی اچھے اچھے لوگوں کی دعا ہونی چاہیے
وہ بات تو ہے صحیح فرما رہے ہیں آپ سے بے شک بے شک
سے تکلیف سے بیماری سے پیسے کی تنی سے وہی دعائیں حفاظ وہی دفاع
ہاں جی حفظت کرتےان کی اچھا فرما رہے صحیح فرما رہے ہیں آپ دھوا ایک بہت ہی طاقتورور چیز ہے جو ایک انسان سمجھ نہیں پاتا ہے اس دنیا میں جی ب جرت کے لیے بھی دا اس کے بھیے
کامیابی کا اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی جب ایک انسان اپنے دل سے دعا کرتا ہے دل سے اس کی آ پہنچتی ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر تب جا کے وہ دعا قبول ہوتی ہے اور وہ قبول جو دعا ہوتی ہے وہ اس انسان کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ دعا میرے حق میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی کیونکہ قبولیت کے تین حصے ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے یا وہ دعا اگر آپ کو لگتا ہے قبول نہیں ہوتی تو آپ کو اس کا بدلا جنت میں ملتا ہے اگر دعا کو بھول نہیں ہوتی ہے تو دوسرا درجہ ہے کہ جو آنے والی بدا ہوتی ہے آپ کو وہ ٹل جاتی ہے آپ کو نہیں پت ہوتا ہے بٹ اللہ کا وہ بتا ہوتا ہے تو وہ دا وہ جو وہ جو آپ کو آنے والی مصیبت ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے یا تو ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو یہ ت دو تین معمول بن جاتے ہیں ایک دعا کے اک دعا سے آپ کی آخرت بھی بن جائے اور دنیا بھیی بن جاتی ہے تو ایک انسان کو کتنا سوچنا چاہیے یہ دعا کتنی قیمتی چیز ہے نماز کتنی قیم ت چیز ہے اذان کتنی قیمتی چیز ہے جو ایک مسلمان کو مسجد میں بلاتی ہے پکارتی ہے کہ تم مسجد میں میں واجہ اللہ ت ج بلا رہا ہے مسجد میں آ جا دعا کر تری دع تیری حاظتیں سب کچھ یہاں پہ نکلے گا تو آ باتیں کر رہے آپ یہ تو میں نہیں کر رہا ہوں یہ تو ہماری م سلمانوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اے بندے تو مسجد کے کے اندر آ تو دعا کر ت نماز پڑھ تو گناہوں سے دور رہ ہم تجے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر جگہ ہم تجھے کام یاپ کریں گے تو ملال نرخ تو رنج گوشت نہ ہو تو اداس نہ ہو اللہ تیرے ساتھ ہے ہر وقت کوئی تیرا ساتھ نہیں دے گا دنیا میں نہ آخرت میں بس ایک ایک ایک اللہ تیرا ساتھ دینے والا ہے دیکھ تکفر اللہ میں اتنی اتنی عمدہ ایک آخرت ایک وہ بات کر رہا تھا دو جہاں کی بات کر رہا تھا دو جہاں کی مالک کی بات کر رہا تھا اور آپ کو گھومنے کی پڑی ہے آپ کو کی ماں کی اتنی ہمت کہ آپ کو پیدا کر ہم گھومنے کب جائیں گے
انشاء اللہ مالک دو جہاں کی اجازت ہوگی لکھا ہوگا اوپر ہم چاروں کا ملن جائیں گے چلو میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں
یں جب جب اوپر والے جب اوپر والے کی مرضی ہوگی چار دوست ملیں گے پیسے نکالیں گے مگر تب نکالیں گے جب اوپر والے کی مرضی ہوگی جب اوپر والے
بھی ہوں گے اچھے سے
گاڑی میں جائیں گے کہ بائک پہ جائیں گے یہ بھی لکھا ہے سب کچھ لکھا ہے تو ہمیں چنتا گوش چنتا لینے کی کوئی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جائیں گے تو جائیں گے کہاں والے نے پہلے سے ہی لکھا ہوگا اگر یہ لوگ نکلیں گے گھر سے نکلیں گے کہاں کی طرف نکلیں گے رخ کہاں کی طرف ہوگا تیاری وہ بھی لکھا ہے کہ تیاری کب کریں گے جائیں گے کب
کس وقت پر
کتنے پیسے ساتھ ہوں کتنے مرغے ساتھ ہوں گے کتنے ٹائر ساتھ ہوں گے کتنے ٹرانسپورٹ کتنے لڑکے ساتھ ہوں گے کتنے آنکھے ساتھ ہوگیب وقت پر گاڑی ہے ہم وہی
کر کے رکھیں گے اور پھر آپ کے
کہ آپ کو ہاتھ میں پیسے دیں گے اور آپ کی گاڑی ہم کیا بولتے ہیں اس کو ڈھیرے پہ لیں گے ڈھیرے پہ نہیں ہوتا ہے وہ ہو کراائے پہ ہو
ج جی صحی پکڑے
پکڑے ہیں ہم کرائے پہ وہ گاڑی لیں گے تو آپ کا کیا رائے مگر ایسی بات ہے جو وہ مجھے گاڑی تھی وہ تو میں نے پہلے سے ہی ڈرے پہ ڈال دی ہے ج ڈے نہیں ہوتا ہے کر ہوتا ہے نہیں نہیں مے ڈرے پہ ڈال کے جس ڈے سے میںد ہوتا ہے بھائی جان آپ کو میں اردو سکھاؤں گا اور اچھے سے سیکھیے گا ڈرا نہیں ہوتا ہے گاڑی کرائے پہ دیتے ہیں اور جو گھر مکان ہوتا ہے وہ ڈرے پہ ڈال سکتے مگر جو گاڑی تھی وہ میں نے ڈھیریے سے لی تھی
لیے تھے نا اس گاڑی کا جو گھر تھا وہ میں نے اپنے گھر پہ چھو دیا آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کیا بول رہے ہیں میں آپ کو تھوڑی مدد کر دوں گا آپ بولنا چاہ رہے کہ ہاں جی آپ میری گاڑی مفت میں لے سکتے ہیں
ہیں آپ کوئی کرایہ کی ضرورت نہیں ہے بالکل بالکل بالکل آپ بہت ہی غلط سمجھے ہیں آپ مجھے آپ مجھے آپ مجھے اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ میں اپ کو ایسے الفاظ کہوں
جی وہ بات تو ہے آپ تو بے آپ تو بے شک بے شک بہت ہی بہترین آدمی بہترین عورت کی طرح باتیں کر رہے ہیں تو مجھے آپ بولیے آپ کی آواز لڑکوں کی جیہ کیسی ہے جب آپ کو میں فون کرتا ہوں تو آپ
تو آپ کا ادھر پہ جو لڑکی چڑھتا ہے لڑکی چڑھتا ہے تو میں لڑکی ہوگی آپ نے آاز کیا آواز سے باتیں کی کیا ہی میں مکری کرنے والے ہیں بھائی جان آپ کیا ہی بسا گجرات کی بار بارہ بجے کال کیجیے تاکہ میں آپ سے اچھے سے بات کر سکوں وہ تو نہیں ہوتا ہے نا میرے دوست احباب ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوں ارے رات کے بارہ بجے کون سے د یہ بابو ت رات کو بار
لوگ ہوتے ہیں بہت بھائی جان ہوتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں دوستی کی گھومنے کی اپنی پڑھنے کی لکھنے کی ہم بہت اچھے لڑکے ہیں تو ہم دوست آپس میں باتیں کرتے پھر سو جاتے ہیں اور پھر کل ہم اچھے سے
ہلو جی آپ مہرش آپ کس سے بات کر رہے تھے جی آپپ کون جی میں ان ان کا ان کا
جی کون وہ بولے تو
وہ بولے تو وہ ٹپو کے پاپا اچھا تو پپو تھا پو ٹپوپا بول رہے جی پپا جی آپ ٹھیک ہو ہاں ترجیح میں ٹھیک جی جی اور سنا آپ کیا کر رہا ہوتا ہے جن کو ٹپو کو تو کیلے بہت پسند ہے ٹوپو تو بس کیلے ڈھونڈتا رہتا ہے وہ ب
ٹبو کوپ
قمے بہت عمدہ عمدہ اچھی عادت ہے بہت عمدہ پسند کےھانا کیلے سبی کریلے بھی پسند ہے اس کو ایک دم عمدہ قسم کے کریلے مجھے کرلے پسند نہیں کو تو
و ہے وہ بہت ہی صحت مند صحت مند لڑکا بن گیا ہےتا تو یہ تو سھی سی بات ہے صحت مند ہی بنے گا آپ کی صحت کیسی ہے میں نے سنا آپ کو تھوڑے اندر کی پرابلم تھی آپ کو مشکلات پیش آ رہی تھی ان لوگوں کو بیماری پڑے جن کو ایسی تو المدلہ اللہ کایک ہ جی بے شک بے شک
تو مجھے آپ بولے آپ کی بہترین اسم شریف کیا ہے میری اسم شریف ہے توحید ا ہے آپ کی امی جان نے وہ کیا ہی میں متاثر ہو گیا اس کی تو توانائی سے مہربانی ہوگی کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں اپنی منہ سے ہیتا ن بیٹا کیا نہیں نہیں نہیں نہیں بہت بہت غلط پکاراپ نے تو مجھے آپ بات بولیے میرا نام تو گیت
ہاں سان ن ن ن ن نو
کیا ہی کیا ہی عمدہ نام ہے کیا ہی سر نام میں ہے آپ کے آپ کا نام بولتے بولتے کیا ہی سر نکل رہے ہیں میرے آواز سے یہ کس طرف سے سر نکل رہے ہے ا
اوپر سے نکل رہے ہیں یا یہ میرے دل سے نکل رہے ہیں میرے
میرے دل سے مطلب منہ کے نیچے سے نکل رہے اندر آپ ہے نا آپ اتنے عزیز ہے مجھے آپ اتنے لذیذ ہے مجھے کہ آپ کے آواز نام کی آواز کے ساتھ میرے دل سر بھی باہر نکل رہے چلو بھائی جان یہ تو میری خوش قسم بات ہوتی رہے گی چلو یہ تو میری خوش قسمتی ہے ب شک آپ سے میں آپ سے اتنا تعارف کیا آپ میں مجھ سے تعارف کیا یہ خوشمت یہ چلو کیا وقت آ رہا ہے دس ہوگئے بات ہوتی رہے گی ہاں یہ تو سلام بلیے گا وعلیکم السلام اللہ حافظ اللہ آپ کو آپ کو وافیت سے رکھے کامیابی کا تھا فرمائی